بات کرو تم بات کو کوئی فرق نہیں ہلو ہلو ہلو
ہلو
آواز نہیں جا رہی ہے کیا
ابھی آ رہی ہے
کیا خیریت ہے
اتنا دھیرے آ رہی ہے کہ ہم کو کان میں سٹا کے بات کرنا پڑ رہا ہے
آ چار بھی سات میں
آوازیں نہیں آ رہی ہے
ہلو
ہلو ہلو
آواز نہیں جا رہی ہے
آ رہ ہے
کیسے ابھی کال اٹھ گیا
ہم ادھر سے لگائے ن ہیں
لگائے ہیں تو آپشن دیتا ہے نا لگانے کا کال اٹھانے کا
ج تو ایک خالی ڈبا تھا اسی میں آپ کا نمبر بار کے اس کو ٹپ دیے بس ہو گیا
اور
وہ خالی ڈبا تھا اسی میں آپ کا نمبر ڈال لے اس کے بعد اس کو ہ کاغذ تو اس کو ٹپ دیا تو پھر پھون لگ گیا
تم کو فون ریسیو کرنے نہیں آیا اوپر میں اوپر سے کھینچتی نا جیسے ایم بی دیکھنے کے لیے ڈاٹا چالو کرتے ہیں
ہاں
تو اوپر سے کھینچتی تو اس میں دکھاتا کاریا ایپ کا آپشن دیتا اوپر میں لکھ رہا ہے کل اور
ہلو
پڑھائی لکھائی اچھا سے چل رہا ہے
پڑھائی ل سب ختم ہو گیا گھر بیٹھا
اور سائڈ سے کچھ کرنا چاہیے نا
کچھ کرے چاہتے ہیں لیکن کچھ ہو ہی نہیں پا رہا
کرو گی تب ن ہوگا کرنے چاہنے سے تھوڑی ہوتا ہے
میں کہتا تھا اپبمی کو ہپ بھی نہیں لیکنی
اور گھر میں سب بڑھیا ہیں
گھر میں ہلو
ہلو
ہلو
بول رہے ہیں گھر میں سب اچھا سے ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے
ہاں
ہاں کوسنائی ہے نندا آجے تو اچھا سے نہیں آ رہا کہاں بول رہے نہیں بول رہے کچھ سنائیے نہیں دے رہا
آواز تو ادھر سے آ رہی ہے اچھا
ادھر ایک بھی سنائی دے رہی ہے ایک بھی نہیں پورا کان میں گھسا دیے ہے
ہوں
ہیلو
ہلو
کا ہوگل آوج
تمہارا فون اسپیکر میں ہے
ہلو
ہلو
لیکن میرے کونا سن میں
ہلو
ہیلو کرو ہلو
ہاں کیسے نہیں تم کو سنا رہا ہے پورا تو اچھا آواز آ رہا ہے
ادھر ادھر ایک کو نہیں سنا رہا ایک بھی نہیں ہلکا ہلکا ایک دم وہ پورا کستان میں گھس ہے تب
اسپیکر تمہارا بڑھا ہوا ہے موبائل کا
ہاں پورا ساب بڑھا کے رکھے ہے
او
ایک میں اسپیکر کہاں سے پتہ نہیں چلت
اور سب بڑھیا
آ
اور سب بڑھیا ہے بارش ہو رہی ہے ادھر بارش ہو رہی ہے
ہاں ہو رہی ہے
تو کہیں اس بار گھومنے گئی کہ نہیں گرمی چتی میں
نہیں کہیں نہیں گئے بس نانی گھر گئے تھے
ہوں کیسا لگا نانی گھر میں ہوں ہلو
آٹھ
اچھا لگا نانی گھر میں
ہاں ٹھیک ٹھاک لگا
جی ماموں لگ اچھے ہیں
کیا تھی
ماموں لوگ اچھے ہیں سب بڑھیا سے ہیں نا
ہاں سب کوئی ٹھیک ہے بس تھوڑا سا نانا کا طبیعت خراب ہو گیا تھا سردی کھانسی بخار
او سیزنلی ہے موسم چینج کر رہا ہے تو ہو رہے سیزنلی ہے موسم چینج کرے گا تو ہوگا ہی ابھی تھوڑا بہت اتار چڑھا اور سناو
ہلو
اور سناؤ اپنا گھر طرف کا
اپ نے گھر طرف کا کہا سنایا یہی بول رہے ہے کہ ہم پوستے کرتے تو مرغے کی بچہ چاروں یہ چاروں گھر ہی میں رہتی ہے
اور
دن بھر کھیلتے ہیں پھر بھی نہیں کر س بھاگتے
آ سب کا کام ہے رہن
ہلو
ہلو ہلو
ہلو
ہلو
آواز میں آواز نہیں آ رہا اچھا سے
اور کون کون سا سبجیکٹ لے کر کے پڑھائی کی ہو
اتہس لے کے پڑھائی کی ہے
ہوں ایڈیشنل میں کیا سبجیکٹ رکھی تھی
پولیٹیکل سائنس
او اور
اور
ابھی سبمٹ کرے کے بٹن تھڑے سب دھان کا بہن ہو گیا
ہم لوگ گھر کھیت نہیں ہم لوگ دھان نہیں کرتے ہیں دادا کا ہے تو دادا ہم لگ کےن نہیں دیتے ہیں
ہوں
ہم لوگ کا بس اپنا گھر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کمانا کھانا ہم لوگ کا ہے صبح کمائیے تو شام کو کھائیے اور نہیں کمائیے تو گھر میں بیٹھل رہیے
کوئی دقت نہیں ابھی کے دور میں سب کمانا کھانا ہی بہتر سمجھ رہا ہے
توت بھی کرنا جاہا
ا تو ہے ہی پارٹ ٹائم کے لیے
ہم کنے سات آٹھ نو دس تین من قابل م نے ایکو آواز بھی نہیں سنا تھے ایسے
نیٹورک ایشو لگ رہا ہے لگتا ہے آواز تو میرا طرف کلیئر آ رہا ہے
ادھر ایک بھی نہیں آ رہا ہے ایک دم پورا کان ہل رہا تھا نا پورا بھی اس میں گھس آئے ہیں ایسے پورے ایک ٹکان سے انگلی پکڑے ہیں ارے وہ ہاتھ سے انگلی پکڑے ہیں ایک وہ ہاتھ سے کان والا ایسا اس کو تھوڑا سا دور میں کر دی اس تب تھوڑا کان اسپیکر گس رہے فون والا تب تھوڑا سامجھوا آ رہا ہے
ہاں
ہوں
گاڑی بنہ رہے گ ایسا کیسے ہو رہ ہے
آپ پتا اور اس میں خالی کال والا میں خالی ریڈ بٹن دکھا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ کچ بھی نہیں دیکھا رہا ہیں
ہوں ہاں اس میں کال میں جب کال میں بات ہوتے رہتا ہے تو ریڈ بٹن ہی دکھاتا ہے
ا یہاں اسپیکر کہاں سے بڑاائے نہیں بڑھائے سب کچھ نہ دکھا رہا ہے
ہوں اور کہیں گھومنے جانے کا پلاننگ کرنا چاہیے خالہ کے گھر نہیں جانا ہے
آں
خالہ کے گھر میں نہیں جانا ہے
نہیں خالا گھر نہیں جانا نہیں بلاتی ان لوگ
ہوں خود سے چلی جا
دو گو کھالا ہے دونوں میں سے کوئی نہیں بلاتی ہے
بلانے کا کیا انتظار ہے جب جانے کا من ہے خود سے بولو ہم آ رہے ہیں
وہ اچھا نہیں لگتا ہے بن بلائے جانے میں
کیسے نہیں اچھا لگے گا اپنا خالا کے گھر میں جانے میں بلانے کا انتظار کریں گے
آج کے زمانہ میں نا بلانے کا انتظار کرنا چاہیے بن بل ل جانے سے نہی جن گھٹ جاتا ہے
نہیں ہی ایسا بات نہیں ہے و ایسہ سب کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے
ٹھیک ہے تب
اور سنا
توک گلا ٹھیک ہے
آپشن ابھی اس میں ہے بات کرنے کا اس میں تمہارا دکھائے گا سبمٹ کرنے کا اوپر میں تو اس میں ٹچ کر کے سبمٹ کر دینا
آٹومیٹک کال کٹ جائے گا
تو اپنا آپ کٹے گا
ہوں
اچھے اور دادا
اور دادا دادی سب کہ گئی دادی گئی ہے کھلاری دن ہی ہو گیا تھا تو علاج کروانے گئی ہے ابھی دوا چل رہا ہے تو وہیں سے دکھوا دل کے تھوڑا بہت دوا کھا کر کے دیکھ لے رہی ہے
ہاں بابو
بابو اسکول گیا ہے ایک موبائل دیکھ رہا ہے
کی بجے آئے گا
ہوں ڈھائی بجے آتا ہے ڈھائی بجے آنے کے بعد پھر کھانا وانا کھاتا ہے صوا تین بجے ٹیوشن بھیجتے ہیں ا بد اور سب بڑھیا ہیں